ہلو
ہیلو ہاں کیسے ہو
ہیلو عمیر سر
ہاں ہاں جی بولے
کیسے ہو
بس ٹھیک آپ نے اگر پہلی بار کیا نا اس سے پہلے چ ڈائریکٹ کال کی
مجھے لگا کہ یہ کنیکٹ نہیں ہوئی اس لیے
ارے یہ تو کنیکٹ ہوئی تھی آپ نے بات
بچ چند نہیں مجھے لگا کہ یہ کوئی اور نمبر ہوگا جس پہ آپ نے رجسٹر کیا
آپ کے مطلب ٹاسکس کتنے ہو
اگر یہ جوڑیں گے تو سات کال آئیں گے میری
اچھا آپ چھولے بیٹا بن گ ہو ن ٹھیک ہے آپ
آپ دھیرے دھیرے کر
آئے گا
جیکا اچھا آپ کی جو پیمنٹ ہے نا وہ کس کال پہ آئی تھی آپ کو آپ نے اس ٹائم کتنی کی تھی
تو مجھے ابھی نائنٹین ہو گیا کمپلیٹ
نائنٹین کالز
ہاں اور کیا
آپ نے کس کو کیا ہے آج
آج میں نے اہد کو کیا ایک دو اورن
پزند سسٹر کو کیایا تو کالض
اسی سے ہوا ہاں ہاں آپ بھی کر سکتے ہو نا دن میں اگر ٹائم ملے گا آپ دن میں دس بنا سکتے ہو یہ چھولا ہاں یہ تو آسان ہے آسان دیکھو اگر جو یہ نمبر ہے نا
ہوں
آپ کو اس نمبر سے اگر آئے گا پھر دوسرے نمبر سے کرنا ایسے ہی بنے گا پھر
جب تک ان کا رجسٹر ہوگا نا اپروو ہو جائے گا اس کے بعد میری بھی کالج بڑھیں گی
ٹھیک ٹھیک بات ہے
ہاں اچھا آپ نے نائنٹین بنائے آج
ہاں ہاں نیںٹ
گیرا
ہاں
اچھا اس کے بعد تھرٹی میں انٹر
پھر میں کال یہاں سے نیک سے
اچھا تھرٹی کے بعد آپ کو کیا آئے گا پھر
مجھ مجھے پھر جو وہاں سے کال کرے گا مجھے اس کے آئیں گی
اچھا اس کے بعد کوئی اور پروجیکٹ اس کا نکلتا ہے تھرٹی کے بعد
وہ تو دیکھنا ہوتا ہے پھر کیا ہو
اچھا نہیں آپ کی وہ جو کزن سسٹر ہے اس نے نہیں بولا ہے کہ
نہیں ابھی ابھی پروجیکٹ مطلب اسٹاف ہے ابھی نہیں ہو رہا ہے
ابھی خالی یہی کال اچر
ابھی فی الحال یہی چل رہا ہے تو اس ب اس کے بعد آئیں گے نئے ٹاسک کچھ د نہیں ہاں ہاں
ٹھیک ٹھیک
ٹرانسکرپشن بھی وہ پہلے سے تھاڑا وہ بھی پھر سے آئے گا اسی لیے جتنا ہو سکے اتنا جلدی یہ کمپلیٹ کرو
ہاں
پیمنٹ بھی جلدی ریسیو ہو جائے گی پھر گپ شپ ماریں گے
اس میں اس میں کت کتنا ٹائم ہے مطلب یہ پروجیکٹ کرنے میں
اس کو ابھی ٹائم ہے لیکن جتنا ہو سکے اتنا جلدی کرلو تاکہ پیمنٹ بھی آ اور ہم ہاں اور پھر ہم اپنا یہ بندوبست کریں
ٹھیک
ہاں
اچھا تین ہزار کے بعد آپ جاؤ گے سری نگر بہر کدل
ہاں ہاں اور کیا مجھے تو یہی ٹارگ اسی پہ ٹارگیٹ ہے نا مجھے
اچھا اچھا اچھا
خرچہ تو اسی سے نکالنا ہے
خرچہ پانی اسی سے نکال ہوا
ہاں اور کیا
اچا وہ جو جو فور ہنڈریڈ فورٹین جو آپ کا وہ پروسیسنگ چل رہا تھا وڈرا کا وہ آیا
ابھی نہیں آیا ابھی پروسیسنگ میں ہے لیکن آئے گا اس کا آتا ہے ہاں کانفر
ٹھیک وہ آپ کہ جو کزن سسٹر ہے اس کا کوئی اور مطلب کچھ اور بن گیا بعد میں تھرٹین تھاؤزنڈ کے بعد
نہیں اس کا تھرٹین تھاؤزینڈ ابھی پروسیسنگ میں ہے
ابھی بھی پروسیسنگ دکھا رہا ہے
ہاں چھوٹا موٹا اماؤنٹ آ گیا ہے لیکن تھرٹین تھاؤزینڈ ابھی پراسی
وہ کب آئیں گے
آئیں گی جلدی
چلدی
کچھنا ہے سات آٹھ چار سے سات آٹھ دنت
اچھا سات آٹھ دن لگتے ہیں
ہاں
ٹھیک
آپ کو کچھ اموٹ دکھا رہا ہے ابھی نہیں
ج ابھی نہیں ابھی بھی دکھا رہا ہے کہ آپ باقی ٹاسکس کرو اس اس کے بعد آپ کا پیمٹ کھلے گا
ٹھیک
یہ بھیج
ہاں یہ اس کا اس کا یہی رول ہے تو کیا کر سکتے ہیں
ہاں
اچھا اور سنا کچھ خاص
بس
کیسی چل رہی ہے لائف
چل رہی ہے ٹھیک چل رہی ہے
اچھا ٹھیک
ہوں ابھی باقی ابھی باقی ٹیچرز نے بھی یہ جوائن کیا جب تک ان کا اپرو ہو جائے گا اس کے بعد ہم ان کے ساتھ بھی بات کر سکیں
انہوں نے انہوں نے بولا مطلب اس کو کیسے کرنا ہے کہ
میں نے ان کو کر کے دیا ہے نا
اچھا ٹھیک
ابھی ان کا تھوڑا بہت ٹائم لگے گا ٹاسکز آانے میں
اچھا وہ جو دوسری ہیں جو وہ خط وہ نہیں آئی پھر جوش والی
جوش والی ٹاسک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے شاید کل آئی تھی میں نے
وہ نہیں کریں گے اسٹارٹ
ہاں پتہ نہیں ہے وہ مطلب میسیج بھیجتے ہیں واٹس ایپ
اچا ان نے نے پیسے بھی کھائےیا لگ بھ مجھے
نہیں ابھی میرے تھوڑے بہت پیسے ہیں ان کے پاس وہ میرے خیال سے ڈالیں گے ابھی ان کو اتنا ٹائم نہیں ملا
اچھا
میرے خیال سے وہ ڈالیں گے وہ پیسے
اچھا ٹھیک
ہاں میرے میرے کچھ تین سو کے قریب
جنا چاہیے جدھر
فائدے کے لیے ہی کرتے ہیں نا سب کچھ
ہاں دیکھتے کتنا جینون پلیٹفارم ہو
اگر یہ بھی جینوون نکلا تو اسی پہ کام کریں گے اگر نہیں نکلا تو پھر کام کرنے کی
نہیں ویسے تو یہ جینوون ہے اس پہ سب انہیں کمایا
لگ بگ دکھ رہا ہے کیونکہ
نہیں کاجن وازن نے جو کاجن ہیں انہوں نے کمایا ہے
کتنا کمایا انہوں نے
ہم کو تیس ہزار کچھ کو چار ہزار ایسے ہی ہو رہ خان
اچھا اچھا خاصا وڈرا آ گیا
اچھا خاضہ بجرات
ہاں
ہاں اور کیا
اور میرا گلجر سو گیا
وہ تو ابھی جاگہ ہی ہوتا ہے بہت ٹھ سوئی گا خب ابھی کہاں کھایا وہ تھوڑی دیر میں کھاتا ہے جب سب کھاتے ہیں وہ کھات
ٹھیکھا آپ کو آج رات میں وہاں بھی ہاں ابھی ہم نے کہاں کھانا کھا ابھی ہم سالن ہی پکا رہے اس میں تھوڑا
اچھا سالن کے بعد وہیں پہ سونا ہے
ہاں ہم نے بستر بستر بھی لایا ہے یہاں پر ہم یہی پہ
آپ کو پہلے سے ہی پورا پلاننگ تھا بیٹھنے کی
ہے نا اچھی خاصی پلاننگ ہم نے بنائی تھی کیا ہاں
اچھا اس کو حق
اور کیا
وہ خوش ہو گئے نا
ہوں
اس کی سمائل بہت قیمتی ہے
ہاں وہ بات ہے کیونکہ انجینئرز ڈاکٹرز یہاں پر نلتے ہیں
ہاں ہاں وہ نکالے گا نا آپ کی انجینئر ڈاکٹر جی
ہ یہ بات
اس نے بولا ہے س گو انجینئر ڈاکٹر بنانے سب
ہاں یہ بات ہے
اور کیا اور کیا بولو یار
صبح سویرے صبح سویرے کتنے بجے پہنچ گئے تھے وہاں پر
ارے صبح میں آج دیری ہو گیا اس اور کیا م نو بجے پندرہ منٹ پہنچاں
اچھا
تو میں بچ گیا بال بال
محمد امین آیا تھا
ححمد امین آیا تھا اس نے سب مال نکالا تھا باہر تو میں پہنچا اس نے بولا میں نے آپ میںی نے آپر کام آان کی
اچھا کا آان کر د
ہاں ہاں
اورے س اچھا بتا
اچھا اب کام کرنا ٹائم جب آئے گا
ہاں
کٹ کرنا خھودا
کتنے بجے کٹ کرنی ہوتی ہے
دس دس دس بیس
دس بیس پر
ہوں
ٹھیک ہے
اچھا آپ کا سال ہو گیا ریڈی
سالن لگ بھگ ہو گیا ہے ریڈی
اچھا اا
ابھی ہم کھانا کھائیں گے
کرو ایش یا
ہ آپ کو کیا سالن تھا اچھا
ہاں ساخ ا
گلجر کی سبزی
ارے سبزی سے مزہ نہیں آ یار
کیوں
آ آپ کھاتے ہو اچھا
گ ب اچھا اچھا بس درشٹیا ہاں ہو گیا ٹم برابر
ہو گیا ہو گیا
پھر ایسے ہی رہنا ٹھیک ہے
اوکے